السلام علیکم سلیم بھائی جان
وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے
سب اچھا ہے فرج ہی
اور بتائیے کیا ادھر کا کیا موسم ہے
موسم تو ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہوا ہے
بارش وغیرہ کا استی کیا ہے
بارش تو کل دن بھر رہا تھا
ا
ابھی بھی مطلب بارش لگایا ہوا ہے لیکن مطلب ہو نہیں رہا دیکھیے کب اسٹارٹ ہوتا ہے
چلیے اللہ کی مہربانی سے ہو جائے بارش تو کم سے کم ہم لوگ کا کھیت کھیتی باڑی کا کارکرم سچارو روپ سے چلے
جی جی
اور بتائیے کب ادھر کبھی تشریف رکھیے آئیے گھومنے ڈال پٹ گائ ان تر آپ
جی جی بالکل آئیں گے فیرو جی
ہ چلیں گے ادھر
بجنس کے کام سے تھوڑا سا سمے نہیں مل پاتا ہے
اچھا اچھا
ہاں سمے نکال کے آتے ہیں
ہے ادھر ہے گھومنے والا پلیس بڑھیا بڑھیا ہے بیتلا نیشنل پارک ہے پھر چیاں چیا کیی ہوائی اڈہ ہے پھر پلامو قلعہ ہے سوگا باندھ ہے پھر کیچکی ہے لیکن کیچکی جو ہے نا وہ بڑا شاندار جگہ ہے کہ یہاں کوئل ندی ہے اورنگ ندی کا کا ملن استھل نہحیکچ کی
ہاں ہاں ہاں
یہاں دونوں ملتے دونوں ندی ملتی ہے
جی
ہوں تو یہاں ملتی ہے دریا دونوں تو سمجھیے کہ تھوڑا مان بڑھیا لگتا ہے دیکھنے میں ہاں ہاں ہاں وہاں گھومنے کا جگہ بڑھیا ہے
اور فیرو جی
سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پریوار میں سب خیریت ہے نا
گھر پریوار تو سب اچھے ہیں ابھی خری سے ہے ہاں ہاں
ہ پلاننگ یہی کر رہے ہیں کہ کہیں چلنا چاہیے ہم لوگ کو کبھی سعودی عرب طرح بھی مکہ مدینہ طرف گھومنا چاہیے ہم لوگ کو
ہاں ہاں
اتنا سوچ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ اکٹھا کر کے چلتے ہیں
دیکھتے ہیں سے پھرو یہ سمے نکال کے جو ہے نا
ہاں ہاں
نہیں ہوگا تو ٹکٹ وکٹ کروا کے ہم لوگ جیسے فیملی ساتھ میں ہی چلیں گے سب کو گھومنے
ہاں ہاں اب یہاں ہم لوگ کو بھارت سرکار بھارت حکومت ہم لوگ کو سبسڈی بھی دیتی ہے بہت اچھی حکومت ہے
ہاں
ہاں جانے کے لیے حج یاترا پر جاتے ہیں تو مکہ مدینہ جاتے ہیں تو
جی جی
ہوں ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا بجنس بڑھا کے اپنا اور کچھ پیسے کما لیتے کچھ ہاتھ میں پیسا ہو جاتا تو چلتے نکلتے ہم لوگ زندگی میں ایک بار جانا چاہیے
کیاچی کا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں آپ جی
ابھی تو فی الحال جو بھی ہم گائے کا بزنس سوچے ہیں
ہاں سر
ہاں سرکاری گائے دو تین گو ہم خریدنے کا اچھا رکھ رہے ہیں خریدنے کا کوشش کر رہے ہیں خرید لیں گے تو اس سے میں نے کچھ انکم بڑھے گا میرا
اچھا اچھا
ا وشیش سبزی اتپادت کرتے ہیں سبزی کوڑار پیدا کرتے ہیں
جی جی اور کس طرح کا فصل لگائے ہوئے ہیں
ابھی تو کیول سبزی جی ہے ابھی دیکھیے کہ کچھ دن میں بیگن نکلے گا ٹماٹر نکلے گا ہرا مرچا نکلے گا پھر ہ تو یہی سب مان سبزی جو ہے نا کہ سبزی تاکہ کیونکہ اس میں ترنت پیسہ مل جاتا ہے
ہاں یہ تو ہے تو سبزی کا اتپادن کر کے پھر مارکیٹ لے جاتے ہوں گے
ہاں وہی مارکیٹ جا کر مارکیٹ میں کچھ نہیں آپ کو اتنا بیٹھنا بھی نہیں ہے کھڑا رہیے گا بییاپار اپنے آپ آ کے تورت سب تولوا لے گا خالی کیبول مارکیٹ لے جانے بھر دیر رہ ہے آپ وہ لے گا تو دسوں منٹ نہیں لگے گا وہ وپار اٹھا لے گا سب
جی جی
ہوں تو
یہی سب ہے چل رہا ہے اب کیا کیجیے گا ابھی تو ڈالٹین گنج میں اب ڈزنی لینڈ آیا ہے نا
اچھا اچھا دیلی لینڈ میلا
ہاں ڈجلی لینڈ میں میلہ آیا ہے تو سوچ رہے ہیں کہ ا دھرپت تھوڑا گھوم لیں اور امی ابو کو لے جا کر گھما دیں ہلکا
اچھا اچھا
ہ تو یہی سب سوچ رہے ہیں لیکن میلا تو اسسے ساون سے لگتا تھا لیکن اس بار پہلے ہی لگ گیا ہے
اچھا اچھا
ہاں ابھی سب سےیٹ ووٹ کر لیا ہے تو وہی سوچ رہ سوچ رہے ہیں کہ امی ابو اور ایک بڑی آپا ہیں تو لے جا کر گھما دیں
ہاں ہاں سب طرح کا رہتا ہے یہاں پر ڈیلی رن میلا میں نا
ہاں ڈج ڈجنی لینڈ میلا میں سب پرکار کا ہے مطلب ایسا ایسا نیا نیا چیز دکھے گا جو کہ نہیں دیکھے ہوں گے ابھی تک اور سامان اور سامان بھی ملتا ہے م نے ایسا ایسا ایسا ایسا م یونک چیز ملے گا نا کہ جو ادھر نارمل بازار میں یا دکان میں نہیں ملتا ہے
اچھا اچھا
ہوں تو اسی لیے ایسا ایسا میلہ میں جانا چاہیے کم سے کم کچھ سامان لابھداک سامانوں خریدنے کے ادشیہ سے سے کہ کچھ نیا چیز کچھ نیا چیز ملے گا تو کم سے کم خرید کے لائیں
جی ہم کو جیس سے گھریلو اپیوگ کے لیے مطلب کچھ کچھ سامان لینا ہے تو سبھی طرح کا وہاں پر ہی
سب طرح کا ملے گا سب طرح کا ملے گا آپ کو بیلن ملے گا روٹی بیلنے والا چوکی ملے گا سب طرح کے سب الگ الگ پھر گرم برتن اگر گیس پہ آپ کھانا بنا رہے ہیں تو گرم برتن کو پکڑنے کے لیے گاؤں میں جو ہے نا کپڑا کا وہ یوز کرتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
ہاں وہاں ملے گا اتنا شاندار چیز ایک بار گئے تھے تو لائے تھے مطلب اس سے پکڑیے اور اتنا بڑھیا پکڑ لیتا ہے کہ وہ کبھی پھر چھوٹے گا نہیں آرام سے اتاری ہے ایسا ایسا چیز دکان میں ملتا نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں
ہ تو یہی سب سوچتے ہیں کہ ایسا اچھا میلہ جانا چاہیے پھر بہار میں دیکھیے کہ امبا میں لگتا ہے وہ میلا
اچھا اچھا
جب یہاں پہ ادرا شروع ہوتا ہے نا تو اسی سمے چار پانچ دن کا وہ میلہ ہے لگتا ہے
ہاں ہاں
اس بار تو نہیں جا پائے لیکن پچھلے بار گئے تھے
اچھا اچھا
اب ادھر تو بھائی جھلن ایگ ہم لوگ کے چھیر میں پلامو میں یہاں ترہنسی بلاک طرف لگتا ہے جھلکھنڈی میلہ
اچھا اچھا
یہ وشالے میلہ ہے اپنے آپ میں
جھلکھنڈی
ہاں جھلکھنڈی میلہ لیکن آج تک کبھی گئے نہیں ہیں لیکن سوچ رہے ہیں جائیں گے اس بار
اچھا اچھا
ہاں
نہیں دیکھتے ہیں اب کی جگر وہاں جائیں گے نا ڈالٹین میں جو میلہ لگا ہوا ہے
ہاں ہاں ہاں
تو اس میں سے گھریلو اپیوگ کے لیے مطلب کچھ کچھ سامان جو ہے س لائیں گے
ہاں ضرور ضرور ہم بھی اسی لیے سوچ رہے ہیں جانے کی لیے کہئی گریلو اپیوگ کی لیے سامان لا
جھولا وولا پر ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ب گھما دیتے ہیں ایک بدلیج کے نہیں
ضروری ہے اچھا اچھا بھی لگے گا
ہاں ہاں
اور بچن کا بھی من خوش ہو جاتا ہے نا
خوش ہو جائے گا من پلس ہلکا ہو جائے گا مطلب گھوم پھر کے
ہاں ہاں
تو بور ہوتے رہ رہا ہے
ہاں اور بتائیے سب گھر میں کریے تھن نا سب بڑھیا رہ چل رہا ہے نا بزنس آپ کا
سب بڑھیا سے چل رہا ہے افرو جی یہی صبح اٹھے ہے
ہوں
یہ گھوم رہے مطلب مورننگ واک میں
ہاں ضروری بھی ہے شریر سوستھ نہیں رہے گا کاایا سوستھ نہیں رہے گا تو آدمی کہ کرے گا
ہاں
ہوں بس ہمارا یہی روٹی ہے صبح اٹھنا صبح اٹھنے کے بعد یہی نماز ادا کر کرنا دن بھر میں پانچ وقت کا نماز ادا کرتے ہیں پھر اپنا کام میں رہتے ہیں
ہاں
اپنا بجنس میں اب بجنسوں نہیں کریں گے کاموں نہیں کریں گے تو پھر نہیں ن چلے گا گھر گھر
اوراں بات صحیح ہے
بیوی بال بچہ سب کو پالنا نہ ہے
ہاں ہاں
ہاں تو یہی سب میں وست ہو جاتے ہیں اتنا سمے بھی نہیں ملتا ہے لیکن سمے نکال کے جتنا پلامو میں گھومنے والا جگہ ہے نا وہ سب جگہ م نے گئے گئے ہیں ایک بار ہم ہاں لیکن اک اکیلے ہی گئے ہیں لیکن اس بار سوچ رہے ہے امی ابو سب کو لے چلے
ہاں ہاں ن پورا فیملی کے جو ہے نا سے لے کے ہی چلنے میں اچھا ہے
ہاں
نہیں
بالکل بالکل کہیں گھومنے با
گ تو س ہم لوگ کابھی فرض بنتا ہے ن آخر
ہاں گھمایا جائے بات صحیح ہے
ہاں
ہاں یہی سب ہے اور خیال رکھا ہے جیون میں
بات ہےاںا
ہوں سب ان کا اللہ اللہ میاں کا مہربانی ہے اسی سے چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں
ہاں
بجنس ٹائم آپ کا کب سے پھر نکلتے ہیں
ہم یہاں گھر سے آٹھ بجے نکل جاتے ہیں اپنا کام پر
اچھا اچھا آٹھ بجے سے ک بجے تک رہنا
آھ وجہ سے میں نے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں بیچ میں اپنا بزنس ہے تو کوئی دقت نہیں ہے نہ ہی ہے م نے دن بھر میں سمجھیے کہ صبح میں مرغی فارم ہے تو صبح میں ویاپاری آتے ہیں م آٹھ بجے تک ویاپاری آتے ہیں یہیں سے اٹھا لیتے ہیں سب اور دن میں مان لیجے چٹ پوٹ ایک ایک دوگو کوئی آتا ہے ایک کلو دو کلو لینے والا تو اسی لیے رہنا پڑتا ہے تو وہی بارہ بجے بجے تک رہتے ہیں پھر گھر پہ آ جاتے ہیں کھانا پینا کھاتے پیتے ہیں لنچ کرتے ہیں
جی جی
پھر وہ دو بجے تین بجے جاتے ہیں پھر سے سیدھے سات بجے رات تک رہتے ہیں
چ اچھا اچھا
ہ پھر گھر پہ آئیں گے ابھی تو فی الحال ایک ہی گ ہاںر مرغا بزنس ہے اب اور سوچ رہے ہیں کہ گائے کا بھی ویوستھا کر لیتے ہیں تو صبح میں گائے والا سب چھ بجے تک نپٹا کے اپنا چل جائیں گے مرغا فارم والا بزنس پہ
جی
کیونکہ گائے میں صبح شام کرنا ہے آپ کو
ہاں ہاں
ہوں تو ہمارا سمے جو ہے سو ہے صبح میں بھی ہے شام میں بھی ہے تو سوچ رہے ہیں دوگو بزنس کو ہینڈل کریں
اچھا ہے بجنیک کا
ہاں تو یہی سب چل رہا ہے ٹھیک ن
ہاں
چلیے کبھی گھومنے آئیے ادھر آئیے تشریف رکھیے کبھی ہوں چلیے سلیم بھائی جان تب اللہ حافظ
ہاں ہاں اللہ ح
ہاں اوکے ہ